ہلو السلام علیکم ٹھیک ہو ہلو ہلو
ہاں ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہو
کہاں پہ ہو
وہ یہ باہریی تھا
آج گیئے تھے کم پ گی تھے
ہاں کام پہ گیا تھا ج آپ گئے تھے کام پہ وہ کیا وہ پھر پروگرام بھی کینسل کیا آپ نے
آپ پھر آئے ہی نہیں پکنک میں وہ لکھ کا مسئلہ ہوا س جو دن بھر فون کر رہا تھا بول رہا تھا وہ کہاں پہ سب بندے آپ کو بھی ڈھونڈ رہا تھا
لفٹ بھی نہیں تھا لفٹ ٹی کی پرابلم ہوئی نا تھڑا
کیا مسئلہ ہو گیا تھا بائک گھر پہ نہیں تھی
نہیں نہیں وہ نہیں تھا کر پہ
وہ پھر ابو نے لی تھی بھائی
ہ ہاں ہاں کام تھا کچھ اس کو وہاں پہ اسی لیے
ہاں اس نے بولا سجو نے مجھے اس کی بائک ابونے لی ہے اس لیے اب نیکسٹ سنڈے کریں گے ہم میرے خیال سے
ہ انشاء اللہ نیکسٹ سنڈے کریں گے تو اکب ثقب نے بھی بولو نا صبح مجھے کہیں جانا ہے ارینج کر
ہاں اس نے بھی بولا مجھے کہ جا وہ بھی پھر ہم نے اس بعد میں اس کو فون کیا تھا ثاقب کو
تو پھر اس نے کیا بولا
اس نے بولا وہ بھیا بائک نہیں دے گا مجھے اس کو کہیں کام ہے
ہ اور آپ گئےےتے آفس آج
نہ م گھر پ تھا آج میں مشین پہ ت تھا
اچھا اچھا آج گھر پہ ہی تھے اچھا سنڈے کے دن چھٹٹی ہوتی ہیں آپ کو
ہاں کسی کسی دن سنڈے کے دن بھی جانا پڑتا ہے ویسے تو آلموسٹ چھٹی ہوتی ہے مگر کسی کسی دن جانا پڑتا ہے
ہ وہ بہت تو صحی ہے ا اس کا کیا کیا پھر ایئر فون کو کیا فون
ررفان کو
ہاں
ہاں میں نے آج دن بھر اس کے ساتھ بات کی اس نے ویڈیو کال بھی کی لیکن اس کا وہاں سے نیٹ ورک میں کچھ ایشو آ رہا تھا
اچھا اچھا اس کو بولا مطلب کہ
وہ بول رہا تھا وہاں سے مجھے کہ مجھے چودہ دن ہو گئے ہم روم ایک کھر میں ٹریننگ ختم ہوئی لیکن ابھی اگزام نہیں دیا ہے وہ سرا کا
کتنے بندے ایک روم میں
وہ چھ ہیں
اچھا چھ بند
ہاں بول رہا تھا چودہ دن سے ایک ہی جگہ پھر میں نے
بیڈ ہوتا ہے چھ بندوں کا یا وہ ایسے ہی ٹرالی لگی ہوئی ہوتی ہے اچھا اچھا
ہوں وہ ایک بیڈ پہ مطلب کہ اوپر ایک نیچے ایک اس پہ دو بندے آتے ہیں
اچھا اوپر ایک اور نیچے
ہاں اس نے بولا میں نے بولا پھر ان دنوں کی سیلری آئے گی بولا انہوں نے بولا کہ مطلب بیسک سیلری ملے گی اس کو ابھی پتہ نہیں ہے ابھی وہ مطلب کہ وہیں پہ کبھی کام اسٹارٹ نہیں ہوا ہے اور میں نے پھر بولا اس کو وہ خرچے کا خرچہ ورچہ کتنا آئے گا اس نے بولا کم سے کم کھانے کا آئے گا آپ کو تین سے ساڑھے تین سو اور سو ہو گیا ریچارج کا مطلب کہ ساڑھے چار سو تک جائے گا
تو آپ سجھو مطلب پانچ سو تک جو آپ اتنا خرچہ بھی ہوتا ہے نا تھوڑا پانچ سو تک خرچہ آئے گا
پہلے مہینے میں پانچ سو سے بھی زیادہ جائے گا یہ مطلب کہ ان مہینوں کے مطلب کہ جن میں آپ کو چیزیں ویزیں نہیں لای
ہاں جو پہلے کے دو تین مہینے ہوں گے وہ تھوڑا
ان میں آٹھ سو نو سو جائے بس
اس میں تھوڑا خرچہ زیادہ ہوگا
ہاں ہاں ہاں
اور پھر عمر کا کیا کیا پھر اس نے بولا کچھ آپ کو اس کو بولنا تھا جلدی کرو ییا ٹائم ہو رہا ہے بہت
کال فون
ہاں کل میں کروں گا انشاءلہ کلنڈے ہیں نا کل میں اس کو ضرور فون کروں گا
کر رہنا ہے سیدھے بول رہنا کہ ہو جائے گا اگر اگر نہیں ہو جائے گا پھر ہمیں بولو ہمیں دوسرے بندے بھی بول رہے ہیں
ہاں میں بولوں گا اس کو ہاں کل اس سے بات کریں گے بولیں گے جلدی کرو اگر کرنا ہے تو ٹھیک اگر نہیں کرنا ہے تو سیدھے بولو
ٹھیک
ہم پھر دوسرے بندے سے کرائیں گے تو اس کو بولیں گے کل پیسے ہی واپس دو
ہاں وہ بھی دیکھنا ہے نا عرفان نے بھی بولا نا مطلب کہ مجھے پہلے اچھے سے چیک کرا وہ مت ایسے ہے کہ مطلب کہ پھر ٹوٹل سیلری بارہ سو ہی ہوگی ہم جائیں گے اس میں جب چھ سو وہی نا اس میں جب چھ سو تو اگر بارہ سو ہی ٹوٹل ہوگی جب اس میں چھ سو کھانے کے ہی جائیں گے
ہاں پھر کیا بچے گا
سوچو وہاں پر کیا بچے گا
وہ تو کوئی فائدہ ہی نہیں ملے گا اس میں
چھ سو وہ ہو گئے پندرہ ہزار روپئے اس سے زیادہ تو ہمیں یہاں پہ مطلب خرچ ہوتا ہے
وہ بات تو صحیح ہے نہیں کم سے کم کم سے کم میں بول رہا منیمم تیس ہزار
ہاں کم سے کم کم سے کم تیس ہزار بچنا چاہیے ورنہ بیس تک میں یہاں بھی ارینج کر سکتا ہوں مطلب کہ بیس بچا سکتا ہوں یہاں تک بھی اب آپ کا مسئلہ ہے تھوڑا آپ کو وہاں سے تھوڑی پرابلم ہے
ہاں
تیس تیس اگر بچیں گے ساات ٹھیک ہے اور کھانا کھایا دیکھو اور دیکھیں گے بھی اللہ نے بھی کیا اللہ نے بھی کیا رکھا ہوگا میرے خیال سے اچھا ہی رکھا ہوگا اب ہم نے بہت سختی بھی دیکھی ہے نا
اور کیا
میرے خیال سے اب ان شاء اللہ دور ہوگی ہے اب ایک اب مجھے بس ایک ہی مسئلہ وہ مطلب کہ بینک والے کہئی گھرنا آجے وہ مس بس بس بق کہ مطلب کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا انشااد
ان شاء اللہ کرے گا
ہاں اور
اس کو آپ نے فون کیا
کس کو
ماجد کو فون آج
نہ ماجد کو میں نے فون نہیں بس صبح ہی ملے وہ جب ہاسپٹل ہوٹل ہم نے وہ ایشب کو لیا اس ٹائم شاید آج گھر پہ ہی تھا شاید میرے خیال سے
بس وس بھی کہیں نظر نہیں آ رہا ہے
وہ بادش تاہ بڑا آدمی بن گئے ہیں
وہ تو دکان پہ دکان دکان پہ بھی نہیں تھا
پتاہ نہیں عش ہوتا ہی نہیں ہے نہ فون کرتا ہے نہ کچھ ایک بجے میں نے اس کا سنیپ دیکھا اور اس ٹائم وہ نی لائٹ میں شاید آج کھانے کھانا کھانے گیا تھا
اچھا میں گیا تھ تھا آج موومن کے پاس
اور بولو آپ
بیگ لانے تھے وہ لیڈیز بیگ آتے ہیں نا
ہاں
سائڈ میں وہیں لانے تھے دکان کے لیے وہ گفٹ کرنے تھے ان کو کسٹمروں کوو مومن کے پاس لائے میں نے
مطلب وہ کتنے کا پڑا پھر ایک
وہ ایک بیگ بڑا ساڑھے پانچ سو کا
اچھا ساڑھے پانچ سو پھر پیمنٹ اسس کو اسی ٹائم کی ہےیا ابھی نہیں
نہیں ابھی نہیں کہ اس کو میں نے بولا بل سینڈ کرو تو وہ
اچھا اچھا ایک کے ایک ایک پکا پڑا ساڑھے پانچ سو کتنے لیے پھر
وہ لگ بھگ پانچ چھ پیس لیے
اچھا اس نے بھی مجھے بھی اس نے فون دو کیے تھے مجھے بول رہا پتا ہے مجھے کیا بول رہا تھا
سے بولا تھا
مجھے بول رہا تھا کہاں پہنچے آپ چیک پکنک پہ گئے کہاں پہنچے میں نے بولا ہم گئے ہی نہیں پھر پھر بولا آپ نے تو دس دس دن پہلے پروگرام بنایا تو میں نے بولا ہاں یہ ہم کرتے ہیں پھر بولا یہاں آ جانا اس لیے میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ کو حکومت وہاں جانا ہے میں بھی وہاں تک جاتا ہے لیکن مجھے پر موڈ ہی نہیں آیا آج گرمی تھی نا بہت زیادہ میں بول رہا تھا کہیں سے سے میں مطلب کہیں جاؤں ٹھنڈے پانی سے نہاؤں
ہمیں بھی جانا تھا وہ پکنے دکان کے ساتھ وہ بول رہے ہیں گریز جائیں گے
کب جانا ہے پروگرام کب کا ہے
پندرہ کو بولات تھا
اچھا اسی مہینے کے پندرہ پھر تو اور دس دن ہی بجے
ہاں ار
ہاں دکان کے ساتھ جانا ان کے ساتھ مزہ آتا ہے اگر میں بھی مطلب کہ کل میں نہیں جاؤں گا کام پہ پھر اگر میں گیا نا
ہاں
نیکسٹ سنڈے ہم بھی کریں گے پھر وہاں پر کچھ ہمیں اسی سنڈے پروگرام تھا لیکن تھوڑا مسئلہ ہو گیا مطلب کہ ایک بندے کے گھر میں اس کی ماں بیمار تھی پھر انہوں نے بولا کہ ہاں انہوں نے بولا نیکسٹ سنڈے پھر بھی مجھے اڑی کے بندے فون کر رہے تھے ٹال بھی پرسوں بھی وہ بول رہے تھے ہم یہی یہی آئیں گے سوپور پھر یہیں سے آپ جہاں بولو گے وہاں جائیں گے میں نے بولا نہیں اکیلے مت آئے گا ان کے ساتھ مزہ
نہیں گھومنے جانا چاہیے دماغ ہے نا ریفریش ہوتا ہے اس سے
ہاں سال میں ایک بار ہوتا ہے جانا چاہیے
ہاں
اور
بس
کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں میں گھر کے باہر ہی کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں
میںھاں یہ دس بجے کدا آد
اچھا پھر سوتے کتنے بجے ہو
سوتا میں گیارہ ساڑھے گیارہ بعہ
اور گیار رات تک خوش ہیں ہاں میرا بھی ساڑھے دس گیارہ تک میں سوتا پھر صبح کتنے بجے اٹھتے ہو
صبح میں اٹھتا ہوں آپ سنچو ساڑھے آٹھ نو بجے
پھر دکان پہ دس بجے جاتے
ہاں دکان پہ پونے دس نکلتا ہوں گھر سے اور دس بجے پہنچ جاتا ہ
فین رات کو چالو رکھتے ہو
وہ اور کیا اس کے بغیر تو نیند ہی نہیں آئے گی
لیکن وہپ کو پتہ ہے وہ صبح جب اٹھتے ہیں نا
ہاں
درد ہوتا ہے پیروں میں
نہیں کل کل دکان کے لیے اے سی لانے ہیں دو
اچھا یہاں یہاں رات کو جب گھر میں فین چالو رکھتے ہیں نا
ہاں
پیروں میں درد ہوتا ہے بازوؤں میں درد ہوتا ہے کمر میں درد ہوتا ہے صبح اے سی ہونا چاہیے اے سی گرمی کے لیے اچھا ہوتا ہے
ہاں نہیں وہ ٹوین والولو گرمی کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اس کے لیے بھی
ہاں گرمی کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ فین فضول ہے یہاں پہ چلو میں نکلتا ہوں اب گھر ہم کل بات کرتے ہیں
ٹھیک
اوکے اوکے